السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان اور بتائیں بھائی جان کیسی حالت ہے کیا ہو کیسے ہو
جی بس الحمد اللہ ٹھیک ہے آپ بتائییں آپ کیسے
ہم بھی الحمد للہ ٹھیک ہے فی الحال بیٹھے ہیں اور بتاے ہ آپ کی فیملی میں کیسے ہیں سب کے سب
جی الحمد للہ سب بڑھیا ہے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
جی ہمارے بھی والدین وغیرہ سب الحمد للہ ٹھیک ہے اور آپ بتاے آپ کی ممی کی یہ طبیعت کیسی ہے
جی الحمد اللہ سب ٹھیک ہے
بڑھیا ہے بڑھیا ہے بالکل اور بتائیں بھائی جان آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہو رہا ہے
جی ہمارے یہاں کا موسم ابھی تو کیا دھوپ نکل رہی ہے کل تو بارش آرہی تھی آج تو دھوپ نکل رہی ہے
اچھا بائیان بال اللہ کا شکر ہے بھائی جان اللہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بارش ہوتی ہے دھوپ نکلتی ہے موسم بدلتے ہیں تو میرے بھائی جان کیا کہنا تھا ہاں بالکل بالکل بھائی جان میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو موسم ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے اپن کچھ موسم سے نوازا ہے مطلب گرمی کا موسم بارش کا موسم جیسے بھی ہمارے یہاں کی بات بتاؤں ہمارے یہاں بھی بارش کا موسم ہو رہا ہے جو نہیں یہ پوچھ رہا تھا بھائی جان کیا آپ اپنے دوستوں گھومنے جاتے ہو سر ابھی موسم ہونے والا بارش کا شام کے ٹائم پھر تو آپ کے بعد میں دوست س گھومتے ہو
جی گھومتے تو یہ پر ابھی کیا تھوڑا کیا اگزام آنے والی تو ابھی کم کر دیا تھوڑا جیسے گھومتے ہیں ویسے تو
بیشک بھائی جان گھومنا بھی ضروری ہے ویسے اب آپ کی پڑھائی بھی ضروری ہے سب کی پڑھائی بھی ضروری ہے گھومنا بھی ضروری ہے بالکل
جی بالکل
ہاں تو یہی کی تھا کہ مطلب بارش میں گھومنا چاہیے جیسے آپ کے دوست ہوں گے فرینڈ سرکل ہوگا آپ کا ہاں جیسے آپ کے فرینڈس بھی بھائی جان فریڈس بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک اچھے فرینڈس ہوتے ہیں گڈ فرینڈ ہوتے ہیں آپ کے کس طرح کی فرینڈس ہیں
جی میں الحمد للہ میرے سب اچھے ہیں
بڑھیا بھیا بالکل بالکل اچھی چاہیے جیسے بالکل بھائی جان جیسے آپ جیسے آپ کے فرینڈس ہیں آپ کا فرینڈ سرکل ہے توآپ گھومنے وغیرہ جاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے گھوم سکتے کس جگہ گھومنا پسند ہے جیسے جیسے ابھی موسم ہو رہا بارش کا موسم تو آپ کو گھومنا کس چیز پہ پسند ہے گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ کار میں یا ٹرین میں کس س کے پسند ہے
مطلب فرینڈ کے ساتھ جاؤں تو مطلب مجھے نا بائک سے زیادہ مزہ آتا ہے
بےشک بائی جان بالکل بالکل ہم کو بھی بائی جان بالکل بائک میں زیادہ مزہ آتا کیونکہ بائک میں کیا ہوتا جیسے اپن گھومنے جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں دوستوں کے سات میں ٹرپ لیتے ہیں لمبی تو کیا ہے بھائی جان جیسے بائک کے اندر کیایا ہے تو اپ کویچر دکھتا ہے صا صاف اللہ کا بنائی قدرت کو بالکل صاف ستھرایکھتے ہیں اور کیا بھائی جان اور جو یہ موسم ہو رہا ہے یہ موسم میں بھائی جان بالکل اپن جیسے ٹھنڈے موسم میں نکلتے ہیں ایک طریقے سے اپ کو نیچر کی ہوا ملتی ہے واتاورن ہے جیسے بھائی جان ہمارے بارے بتاائے ہم گاؤں رہتے ہیں جیسے ہمارے فٹرینڈ میں بہت سارے ہم بھی کب گھومنے جاتے ہیں نا تو اس موسم میں ویسے بارش ہلکی ہلکی چھیٹیں ہے مطلب ہویں اور پانی کے بڑے بڑے جھرنے بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے آپ کے بھی بھائی ایسی جگہ ہے گھومنے کی
جی ہے نا ہم سے یہاں سے دس کلو میٹر دور ہے ہمل حے
کیا ہے بھائی ج بیس دس کلو میٹر دور
مطلب اس کو بولتے ہیں ریور ندی تالاب ہے ہمارے یہاں
اچھا بھائی جان پال رہ ہے اری کا کر آئیں گے بھائی جان آئ گے بالکل بالکل ہمارے یہاں کا بھی بھائی جان گاؤں میں رہتے ہیں یہاں کا بھی نیچر بالکل مطلب پہاڑے سامنے گھومنے کا بالکل الگ ہی نظارہ آتا ہے بالکل اور بتائے بھائی جان ابھی آپ جیسے اب شام کے ٹائم ہوگا اھی پڑھائی کر رہے ہو آپ ا باہر جاؤ گے دوست س گھومنے وومنے جاؤ گے تو کیسے مل دوست آپ کے گھومتے وغیرہ ہیں گھومنے گھا کیسے کیسے ٹائپ کے دوست ہیں آپ کے مذاق کونسی ما کس ٹائپ کے دوست ہیں
یہ سب بڑھیا ہے اسسی مذاقتے ہیں سب پر یہ ابھی تھوڑا کم کر رہا تھا میں نے تو ابھی کیا ایگزام نزدیک آ رہی ہے میری تو اس منتھ میں میری ایگزام میںہ تو بھی کم کر دیا تھوڑا میں نے پھر میں اگلے منچ سے فری ہو جاں گا تو ان کے ساتھ گھوموں گا پھر
اچھا بھائی جان بالکلل بالکل بھائی جان ہمارے ف ہمارے بھی تھوڑی ملزامزام ہوئے ہیں اب تو ہم بھی تھوڑے ٹائم کے لیے فری ہیں جو ہم بھی گھومنے کا پلان بنا رہے تھے تو ہمارے یہاں کیا سے اب جب جیسے ابھی بارش کا موسم اسٹارٹ ہونے والا تو کیا پہاڑوں کے اوپر جھرنے وغیرہ یہ ابھی اسٹارٹ ہو جائیں گے اس و سے ہم سارے سارے دوست فرینڈ سرکل مل کے گھومنے جایا کرتے ہیں بھائی جان اتنا مزہ آتا بھائی جان بہت مزہ آتا ہے بھائی جان گھومنے میں ایک تو پھرنے میں مطلب بڑی بڑی مطلب موٹر سائیکل لے کے میں راستوں پہ جانے میں بان بہت مزہ آتا اور بتائے بھائی جان جیسے جیسے آپ آ کے دوست وغیرہ ہیں آپ کے فرینڈس ہیں یہ دین کی لائن سے بھی جڑے ہوئے ہیں ار بھائی جان
جی ہاں بالکل جڑے ہوئے ہیں
اچھا جو مطلب آپ کو جس آپ جس دن کی تعلیم میں دیتے ہوں گے آپ کو بتے ہوںے دین کے بارے میں بو س
ہاں جی بالکل بتاتے ہیں
تو مطلب مطلب کس طریقے سے مطلب جیس آپ دوست جڑے ہوئےب جڑے ہوئےوں گے کبھی کب دین لائن میں تو
جی بالکل
بڑھیا بھائی جان بالکل بالکل اچھی بات ہے اللہ کا بہت بڑا رحم ہے کہ اللہ نے آپ تو ہم جیسے کو نماز کا پاون بنائے ہیں ویسے ویسے دین کے چلنا بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی صحیح بات ہے سب کو سنا چاہیے سب کو اس چیز پہ آگے بڑھنا چاہیے
ج
اور بھائی جان بتیں بھائی جان کی مطلب کیا چل رہا ہے ابھی لائف میں کیا چل رہا ہے آپ کے
جی یہی ہے ابھی تو ایگزام آئے تو ایگزام دے لیں گے پھر اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومیں گے پھر پھر ارادہ ہے ان شاء اللہ جماعت میں جانے کا تین تین دن
بالکل بھائی جان جماعت میں جانانی ضروری بھائی جان چلنا جانا چاہیے جماعت میں بھی جانا چاہیے جمع ضروری ہے انسان کے لیے جسے اپن کو دین کو آگے بڑھانے کے لیے جماعت میں جانا روری ہے جے اپن کو کیا ہے اپن کے جیسے دل ہے نا تو ایمان بھی اپ کا کمزور ہوتا رہتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے یہ کبھی کس چیزیں بٹکتا ہے کبھی کس چیز میں بٹکتا ہے پسے تین دن لگانے کی جلی اناء ان شاء اللہ زدہ کیا ہے ع چلو تین دن لگائیں گے بالکل بھائی جان بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ تین دن لگانا بھی ضروری ہے
ضروری بھائی بھائی جان ایمان تازہ ہو جائے گ ان جتنی بھی برئی ہے وہ نکل جائے گی ای مان تازہ ہو جائے گا
بالکل بالکل بالکل اور بتائیں اجان آپ کی آپ کی کیسی طبیعت ہے
کیا الحمد اللہ میں تو ٹھیک ہوں آپ بتائائے آپ کی فیملی میں کیسے ہے
بری جین ہاں بھائی جان بالکل وال جان وغیرہ بالکل الحمد للہ ٹھیک ہے ابھی تو فی الحال مطلب ابھی بھی ایک دین آا تھا مطلب والدین کے وغیرہ کے ساتھ میں بھی گھومنا ضروری ہے کہ ان کو بھی مطلب دکھیں وہ وہ بھی کہاں گھومتے ہیں ان کو بھی دکھانا پڑتا ہے کہ مطلب نیچر کس طریقے سے اللہ کی بنائی کی قدرت کو دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اللہ نے کیا کیا بنایا ہے چڑیا بنایا ہے پرندے بنائے ہیں چندے بنائے ہیں مدھیا بنائیے تالاب بنائےیا ال لکی بائیے اچ پیاری پیاری قدرت ہے ان کو دیکھنا بھی ہے ضروری ہے اس سے کیا ہے اپن کا ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ کی اللہ نے کیا کیا چیز اپنے کے لیے بنائی ہے بشک بھجن گ گھمیے چیز مزے کریے مطلب کیا ہے ابھی لائف ایک تو چھوٹی ہے ایک تو اپن کو دین کے لائن سے جڑے رہو اور کیا ہے کہ ایسے اللہ کی ایسی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتے رہو جس سے کہ آپ اپ کا ایمان اور تادر ہے اور آپ کی بات آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے کہ تھوڑی اپن کی دنیا کی لینگویج ڈڑنا چاہیے جیسے پڑھائی وغیرہ کرنا چاہیے کی کیا جیسے اپنے گھر گھر وغیرہ کے جیسے اپنے اپن کے پیرنٹس اپن کے امی ابو ہیں تو وہ کیا ہے وہ بھی سوچتے ہوں گے یہ بھائی ب بچہ ج گھومتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا تو اپن کو پڑھائی کرنا بھی بالکل ضروری ہے بھیا ہم بھی آئی جان ناب ٹویلتھ پاس کر کے ہم بھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ہم بھی تیاری کر رہے ہیں بالکل بالکل ہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے بھائی جان تیاری بھی کرنا بالکل ضروری ہے
ہاں بس یہی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے بہت ساری
بالکل بھائی جان نیمت ہی نیامتی ہی ہے اللہ کی جو اللہ نے اپپ کو بھیٹھا کاائے آپ کو پہننے کے لیے کپڑے دے رکھے ہیں اپن کو لینے کے لیے گھر دے رکھا ہے
رکھنے والدین جی بالکل رکھنے والدین کا خیال رکھیے ان کی دعائ لیتے رہیے
بے شک بے شک بالکل دعائیں بھی ضروری ہے بائی دین کی آ کو بھی یہی چاہیے کہ کہ اپن اپنے والدین کو کسی طرح خیال رکھیں کی اپن بہت سے ہوتے ہیں دیکھے میں نے آپ نے بھی دیکھے ہوںے کہ مطلب اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے بھی گاؤں کے جیسے آپ کو بتاؤں ا جیسے گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں والے تو کیا دھیان رکھ ابھی سیٹی میں چل جاؤں نا تو کیا ہے ان کو تالے میں چھوڑ جائیں گے کب بوڑ ہو جائیں گے اور شادی شدہ کرنے کے بعد میں تو اپن کو ایسا نکلنا ہے اپن کو اور اپن کے دوستوں کو بھی سمجھانا ہے کہ اپنے والدین کا اور اپنے امی ابو کا خیال رکھنا چاہیے ان کی ہر چیز کو ان کو ہر چیز دینی چاہیے جیسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپن کو لاے دینی چاہیے ان کے سح پرابلم ہوتی جو بدن ودن ہے ان کو ان کی ہر بیماری کو دور کرنا چاہیے
جیک پھے یہ ہم اپنے ہم اپنی ماں کا قرض نہیں اتار سکتے میرے بھائی اتنے بڑے دولت ہے ماں تو
بالکل بھائی جان ماں کے پیرا مل جننے تھا بالکل
جی بالکل بالکل
ماں تو مہ تو اللہ کہ ین وچی پیاری قدرت ہے کہ ال اس معنی اپن کو اپن بڑے ہوگئے جب بھی اپن کئی چلے جاتے ہیں تو وہ پول ڈھونڈتی ہے اپن کو ڈھونڈتی ہے ادھر ادھر ڈھونڈھتی ہے کہ میرا بچہ کونسا لگا ہے بالکل بھائی جانا اپن کی امی بالکل بہت بڑی الدگی بنائی گ قدرت ہے اپن کچھ
بک جی بالکل
اور بتائیں بھائی جان آپ بھی اپ فیملی کا خیال رکھتے ہوں گے ویسے تو
ہاں جی بالکل یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کللی تو جنت پالی میرا بھائی
بے شک بالکل بالکل
جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کیا
جیسے بالکل اللہ کی قدرت کو جس نے ناراض کیا اور جس اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا بالکل بک بھائی جان بالکل صحیح کہ رہو تو ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ آپ سے پھر بات ہوگی
انشاء اللہ
ٹھیک ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ